بڑھیاپ کیسے سیو
بس میں بھی ٹھیک ہوں کیا کر رہی ہو
بس میں بیٹی ہوں آپ کیا کر رہی ہو
میں ابھی بس کیا کر رہی ہو ویسے
کھا رہی تھی
وسے جن تم نے نوٹس کیا ہے آج کہ آج کل کی ٹیکنالوجی کتنی زیادہ ایڈوانس ہو گئی ہے ہر کام موبائل انٹر نٹ کے ذریعے چندس سیکینڈ میں ہو جاتی ہے پہلے لوگوں کو کو ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے خط لکھنا پڑتا تھا لیکن اب ویڈیو کال کے ذریعے دنیا کی کسی بھی کونے میں بیٹھے انسان پورن باد کر سکتا ہے
بالکل صحت کہا تم نے ٹیکنالوجی نے زندگی کو بہت آسان بنا دیا ہے آن لائن کلاسز آن لائن شاپنگ ڈیجیٹل پیمنٹ اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جیسے انوینشنس نے لوگوں کے وقت خود اور محنت دونوں بچا دیے ہیں آج اسٹوڈنٹ آج اسٹوڈینٹ گھر بیٹھے دنیا بھر کی نالج حاصل کر سکتا ہے اگر کسی زندگی کے بارے میں معلوم معلوم چاہیے تو صرف انٹرنیٹ پر سرچ کرنا پڑتا ہے تو پڑھتا ہے اور جواب فور مل جاتا ہے ہے نا ایشا
ہاں بالکل جنت لیکن مجھے لگتا ہے کہ ٹیکنالوجی کے کچھ نقصان نقصان بھی ہے اور سوشل میڈیا میں اتنے مج
ہ
زیادہ رسک ان کے سامنے وقت گزارتے ہیں جن سے ان کی صحت متاثر ہوتی ہے
ہاں یہ بھی بہت بالکل ٹھیک ہے ہر چیز کا استعمال اگر زیادہ سے زیادہ ہو تو نقصان ہوتا ہے سوشل میڈیا نے لوگوں کی جد جو جوڑنے کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کے تنہا کا شکار شکار بنا شکار بھی بنا دیا کے لوگ اپنی اصلی زندگی سے ورچوئل دنیا میں رہتے ہیں اور اس وجہ سے ان کے رشتوں پر اثر پڑتا ہے
مجھے لگتا ہے جنت کی ٹیکنالوجی ا نعمت ہے اگر اس کی مدد سے اس کی مد سے ڈاکٹر بہتر علاج کر رہے ہیں اسٹوڈینٹس نئی اسکل سیکھ رہے ہیں اور بس ب ترقی کر رہے ہیں ٹیکنالوجی نے کو ایک گلوبل ولیج بنا دیا ہے جہاں لوگ آسانی سے ایک دوسرے سے رابط ادا کر سکتے ہیں جننات
ہاں بالکل ہم نے ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے چاہیے لیکن ان کے ساتھ اپنی صحت تعلیم اور رشتتے داروں کو بھی خیال رکھنا چاہیے اگر ہم ٹیکنالوجی کو بیلنس کے ساتھ اسے کرے کریں گے تو یہ ہماری زندگی کو بہتر اور کامیاب بنا سکتا ہے آج کی دور میں ٹیکنالوجی سے دور رہنا مشکل ہے لیکن اس کے سمجھداری سے استعمال کرنا ہماری ذمہ داری ہے
ہاں سچ کہا ت میں جل ٹیکنالوجی نے انسانی زندگی کو نئے مقام تک پہنچا پہنچا دیا ہے ضرورت اس بات ہے کہ ہم اس قوت کو پازیٹیو اور فائد مند مقصدوں کے لیے استعمال کریں تاکہ ہم خود بھی ترقی کرے اور مشرہ بھی بہتر بن سکے
ہوں ہاں اشا کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ ہم بہت عجیب دور میں جی رہے ہیں اتنی ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ اگر دن کو دن کو کوئی نہ کوئی نئی چیز دیکھنے کو ملتی ہے بچ پ میں سور بچپن میں مجھے یاد ہے کہ جب جب انٹرنیٹ بھی ہر گھر میں نہیں ہوتا تھا اور آپ دیکھو موبائل فون کے بغیر ایک دن گزرنا مشکل لگتا ت ہے ایشا
بالکل جنت مجھے بھی یاد ہے جب ہم اسکول کے پروجیکٹس کے لیے لائبریری جاتے تھے اور کتابوں میں معلومات ڈھونڈتے رہتے اب صرف ایک سرچ کرنی سے اتنی انفارمیشن مل جاتی ہے کہ سمجھ نہیں آتا کیا پڑے اور کیا چھوڑے ٹیکنالوجی نے واقعہ دنیا
ہاں ہاں ا کمکیشن مٹ ایک منٹ
ہلو
ہاں بولو
ہاں اور کمیونیکیشن اتنی آسان ہو گئی ہے پہلے اگر کوئی رشتے دار دور رہتا تھا تو اس کی آواز سننے کے لیے انتظار کرنا پڑتا تھا اب ویڈیو کال کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ہمارے سامنے ہی بیٹھا ہو چاہے اور کوئی دوسرے ملک میں ہو یا دوسر جس شہر میں بس انٹرنیٹ ہونا چاہیے
ہاں جنت اور صرف بات کرنا ہی نہیں آن لائن کلاسز نے بھی تعلیم کا طریقہ کا بدل دیا ہے آج کل اسٹوڈنٹس گھر بیٹھے دنیا کی بہترین ٹیچرز سے سیکھ سکتے ہیں آن لائن کورس اور ایجوکیشنل ویڈیوز اگر کسی کو لینگویج سیکھنی ہے تو کوڈنگ کرنی ہو یا کوئی نئی اسکل حاصل کرنی ہو تو سب کچھ موبائل میں موجود ہے آج کل جنت
ہاں یہ بات سچ کہی آپ نے لیکن کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ ٹیکنالوجی نے لوگوں کے ایک دوسرے سے دور بھی کر دیا ہے ایک ہی گھر میں سب لوگ ساتھ بیٹھ ہوتے تھے لیکن ہر کسی کے ساتھ میں فون ہوتا تھا کسی کو سوشل میڈیا دیکھنا ہوتا ہے کسی کو گیم کھیلنی ہوتی ہے اور کسی کو ویڈیوز دیکھنی ہوتی ہے
ہاں نا مجھے بھی یہی چیز پریشان کرتی ہے پہلی پہلے فیملی گیدرنگس میں لوگ دل سے باتیں کرتے تھے ہنسی مزاق ہوتا تھا اب اکثر لوگ تصویریں لینے اسٹیٹس اپلوڈ کرنے میں مصروف رہتے ہیں کبھی کبھی لگتا ہے کہ لوگ لمح کو جینے کے بجائے انہیں صرف ریکارڈ کرنے میں بزی ہو گئے ہیں
ہاں اور سوشل میڈیا کی پریشر بھی بہت زیادہ ہے ہر کوئی اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت خ خوب صورت حساب د تا ہے جب ہم لوگ دوسروں کے پرفیکٹ اور اچیمنٹ دیکھتے ہیں تو وہ بہت اپنی زندگی سے متمان نہیں رکھتے انہیں لگتا ہے کہ سبھی لوگ خوش ہیں اور صرف وہی پریشان ہے
بالکل جنت جبک حقیقت یہی ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں مخلت ہوتی ہے نہ مشکلات ہوتی ہے سوشل میڈیا صرف وہ دکھاتی ہے جو لوگ دکھانا چاہتے ہیں اسی لیے ٹیکنالوجی کا استعمال سمجھداری سے کرے کرنا ضروری ہے اگر ہم ہر وقت اسکرین کے سامنے رہیں گے تو ہم اپنی اصل زندگی کی خوبصورت لمحوں کو مس کر دیں گی
ہاں ایک اور چیز مجھے حیران کرتی ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے آج کل یہ ہر جگہ نظر آتا ہے لوگ کی مدد سے لکھتے ہیں ڈیزائن بناتے ہیں پڑھائی کرتے ہیں اور ایک اور کیا مشکل ہم کام آسان کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آنے والے سالوں میں اے آئی بھی بہت زیادہ پاورفل ہو جائے گی
ہاں جنت ا آئی وقع ایک بہت بڑی ترقی ہے ڈاکٹرس بہتر ڈائگنوزز کر سکتے ہیں سائنٹسٹ نئے ایکسپریمنٹس کر سکتے ہیں اور اسٹوڈینٹس کو پڑھنے میں مدد مل سکتی ہے لیکن ساتھ ہی لوگوں کو یہی بھینا سیکھنا ہوگا کہ ٹیکنالوجی پر پوری طرح ڈپینڈ نہ ہو جائے انسان سوچ اور کریٹیوٹی کی اپنی اہمیت ہے
ہاں صحیح کہا تم نے ٹیکنالوجی انسان کی مدد کے لیے بنی ہے انسان ٹیکنالوجی کے لیے نہیں اگر ہم اگر ہم کام مشین پر چھوڑ پر دیں گے تو ہم کبھی خود سوچ کر محنت کرنا بند کر دیں گے ہ بیلنس ہند بس بہت کام ب ٹھیک
ہاں جنت اور ہیلتھ کا بھی خیال رکھنا چاہیے آج کل لوگوں کو گھنٹے موبائل اور لیپ ٹاپ استعمال کرتے ہیں اس سے آنکھوں پر اثر پڑتا ہے نیند متاثر ہوتی ہے اور فزیکل ایکٹیویٹی کم ہو جاتی اسی لیے ضروریت ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز اور آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کے لیے بھی وقت نکالیں
ہاں میں تو بعد میں کال کرتی ہوں
اوکے
اللہ حافظ
اللہ حافظ